السلام
اور آپ ٹھیک ہے اچھے سے اور گھر بار سب ٹھیک
بس چل رہی ہے زندگی سب اچھے سے تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس کو کیا بولتا ہر ایک آپ اپنا اپنا کام ہوتا ہے جیسے میں آپ کو اپنا کام بتا دوں گا اگر میں شروعات کے جو ہے شروعات کے ان میں جو ایسے مطلب سنگل ڈبل نکالنے لگوں نا شروعات کے میں تو مطلب اگر وہ جو جیسی وہ گیم ہوگی تو اس کے حساب سے ہوگا اگر وہ تیس پینتیس والی گیم ہے تو اچھا ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ بیس والا گم ہے تو میں وہ ن چیز نہیں چلے گی کیونکہ اس وقت میرا جو کام ہے وہ دوسرا چیز ہوتا ہے اسی طرح میں نے آپ کو پرسوں میں نے ہر بعد میں نے آپ نے ایک چیز دیکھی کہ آپ جو بھی آخری کے حصے میں دیکھ آپ اگر میں بولوں گا میرا ایک گیم کے آخر کے حصے میں پہنچنا مطلب سو میں سے دس گیموں میں ہوگا بیس گیموں میں ہوگا زیادہ گیموں میں آپ کا سو میں سے کم سے کم اسی اسی ستر گیموںئے آپ آ کر پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے نا کیونکہ کبھی ہمارے طرف سے بھی ملتا ہے ہم آدھی گیم تک چلے جاتے ہیں ہم آخری تک پوری بار ہاں اب کہ جب آخری گیم آپ کو بہت بار ابھی دیکھنی ہوگی ہمیشہ دیکے آخری میں کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ نے وہ صلاحیت نہیں کہ آپ بالر کو اس کی طاقت اپنی طاقت کے حساب سے لگائیے آپ کو بالر کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے نا جیسے میں کیا کہوں گا نیاز کی جو طاقت ہے اس کی کیا پیس ہے یا اس کی مومنٹ ہے اسی پیس اور موومنٹ کو استعمال کر کے آپ کو اپنی طاقت میں وہ چیز بڑھانی ہوگی کہ اس کو اپ چھکا لگا سکیں ادنان کی طاقت کیا ہے وہ ہمیشہ پیس پہ آتا ہے وہ کبھی کبھی شروعات میں سلوور پہ جائے گا نہ آخ ن سلوور پہ زیادہ تر نہیں جاتا ٹھیک ہے نا اگر اس میں آ ادنان کے میں دیکھو گے نا ادنان کے میں آپ بہت چیزیں کر سکتے تھے آپ نے مگر اپ اپنے آپ کی جڑ ایک ہی جگہ باندھ دی جیسے اندنا کو پتا تھا کہ یہ ایک ہی جگہ ہے میں اسی اس نے ایک ٹپا پکڑ لیا وہ اسی پہ چھی ڈال رہا تھا اپ چھے کے چھ ڈ اب اسی جگہ کھیل رہے تھے بلال سر کے پاس وہ سب جا رہی تھی نا بلال سر ہی نام ہے نا کا شید
ہاں ہاں وہ کورس پہ وہی تھا وہی نہیں ایک بات ہے نا وہ جو بالیں آ رہی تھی نا وہ انٹو دا باڈی آ رہی تھی اگر وہاں پر کوئی ہوتا تو وہ ہلکا سا بیٹ لوز چھوڑتا مطلب تھوڑی سی رس موڈ آتا تو وہاں اسکوائر لیگ کی طرح سنگل ہو جاتی مجھے میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ ب مطلب
آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے مت ہے وہ صلاحیت پر آپ کے پس یہ صلاحیت ہے آپ بالر کو ٹپ سے ہٹاؤ یہ تو صلاحی تھا نا آپ کے پاس ہے نا تو اس لیے کیا کر سکتے تھے آپ باہر آ سکتے تھے یا باہر ہاں نہیں یہ تو ایک بات ہوگی یا باہر رہ سکتے ہیں اور باہر رہ کے پھر اندر جا سکتے تھے دھائائی نہیں جا سکتے تھے بھائی نہیں جاے سکتے تھے مت بنائیے پیروم پہ گیند اپنے آف سائڈ کو ہی بنائیے مطلب پیچھے جائی پورا وہ گیم کو اس جو بالر ہے نا اس کو آ نے جو ہے مضبوط حصے میں لا کے اس کو ک ڈرو لگا دیجیے یا اوور دک لے لیجیے یا اس کو مطلب ہلکا سا کھیل کے دو دے دیجے کیونکہ ایک بار بالر کے پاس دو ایک یعنی ڈاٹ کے بغیر کچھ بھی آئے نا وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ڈاٹ کیسے لاؤں بہت کم ایسے بالر ہوتے جو ایک دو پہ ستوش کرتے ہیں ن یہ اچھی بال تھی ورنہ ہر بالر ایسا سوچتا ہے کہ ایک دو آ گئی اب یہ کیسے میں اس کو ڈاٹ پہ جاؤں ٹھیک ہے نا یہ مطلب یہ چییں ایسی ہوتی کہ کہ یہ میں نے بہت چیزیں ایسی دیکھی سیکھا ان سے کہ مطلب جو آخری کا حصہ ہوتا ہے نا ان میں ہمیشہ اپنا دماغ چلانا ہوتا ہے جتنا آپ دماغ چلاؤ گے نا اتنا اچھا ہوگا انا بہر ہوں یہ میں نے زیادہ تر سب سے جو اچھا آزما وہ دو میچوں میں آزمایا ایک تو میرا یونیورسٹی کا میچ ایک مارا ادھر ایم ایس کے ساتھ جو میچ ہے نا ان دو میچوں میں یونیورسٹی کے میچوں میں ہمیں کیا تھا کہ سمیولا بیگ اور مدھبئی ہے نا ان کے کیا خلاف ہمیں چھ اوور میں پچاس کر لی اور تھے آٹھ وکٹیں گر گئی تھی عامر ب میں کھیل رہے تھے اب ان کے دو دو اوور تھے ہوگے چار اب میرے پاس بچا ایک نہیں ہاں چھ اوور میں ہاں اور دو اوور بچے نا اسپنر کے اب وہ ان نے سپن لایا پہلے اب تو میرے پاس تنی صلاحیت نہیں کہ میں چھک لگؤں مت ہے انیس سدمت کو صلاحیت نہیں ہے میرے پاس مجھے پتا ہے وہ رکھ رہا تھا ہاں ہاں میرے سھ میں میرے پاس ہے پر اس وقت میری وہ طاقت نہیں کی اگر میں اس پہ جاتا تو وہ میری طاقت ہاں اب وہ ڈال رہا تھا پوائنٹ کاٹ وہ کاٹ لینھ پہ ڈال رہا تھا اب میں نے اس بھی لگانا چ نہیں لگا ٹھیک ہے نا تو اب میں کیا کروں گا پھر سے کوشش میں نے ایک چیز کی انہوں نے تھرڈ جو ہے شارٹ تھرڈ میں رکھا تھوڑا باہر رکھا تھا تو میں اس کو ہلکا سا چھوڑ رہا تھا دو دورن جا رہی تھے میں نے اس میں چار کن تین دورن لیے اس اور میں پھر سنگل ہوگئی کچھ ہو گیا اور اس میں دس سے بارہ رن آ گئی دیکھیے تو کچھ استعمال بھی نہیں کیا ہو گیا اس کے بعد جو آئے سمیع ال ابے آئے وہ مجھے زیادہ تر کاٹر لگا رہے تھے تو میں تو وہ مطلب ساد اوپر سے اس کو اتنا بھی نہیں ہے کہ سر کے اوپر سے پورا لے لو اس وقت بھی اتنا مطلب میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے ان کو اوور دا کور لیا گیپ میں لیا دو دو اس میں بھی دس بارہ تھا م دوسری طرف سے عامر بھی بھی تھا ان کی پسوں طاقت تھی وہ ان کو پورا لگا دیے تھے انہیں بھی دسوا رہ نا ان نے بھی ایک اور میں دس بارہ لو لائے اور آخر میں کچھ دو اور میں سولہ کرنے تھے اسب پھر سے اسی سلور پہ آئے ان کو میں نے اور میں ت تین تین چوکے اور ایک ڈھبل لایا چودہ رن لاسٹ پہ دو رن تھے وہ عامر بہ نے کر لیے تو اگر میں اس والے میں بھی میں نے سوچا کہ اگر میں اس والے میں بھی یہ سوچتا ن کہ مجھے اسی میں ختم کرنا ہے مجھے یا اپنی اس پہ جانا ہے مجھے وہ چھکا لگانا ہے تو وہ چیز آؤٹ ہو جاتا تو میچ ختم ہو جاتا تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کہ ہمیشہ جو گیم ہے نا یا جو ہمیشہ جو کھیل رہے ہو نا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیے سیدھے مطلب اپنے آپ کو بولنا ہے کہ دیکھیے یہ چیز میں کر سکتا ہوں یہ چیز میں نہیں کر سکتا میں ایسے اس کو نہیں مار سکتا میں ایسے اس کو اچھے سے مار سکتا ہوں تو انہیں کو بان کی کوشش کرنی گ کیونکہ بالر ہمارے پاس ایسے انٹرنیشنل بالرس بھی نہیں ہے مطلب وہ ایسی بال ڈالے کہ ہم نہیں کر سکتے کچھ اسی لیے یہی میں آپ کو سمھا رہا تھا اگر اگلی بار بھی مجھے لگتا ہےپ کو بہت موقےئیں گے اب آخر پہ تو آپ ایک ہی چیز یاد رکھنا خالی دماغ استعمال کرو ہمیشہ اچا دماغ جتنا دماغ اپنی طاقت پ ہوگے نا اس وقت اتنا دیک کے فائدہ ہوگا ج ہمیشہ پ یاد ہے
آپ ابھی گھر پہ ہی ہیں نا
ہاں میں تو گھر پ ہی ہوں میں کہاں جاؤں گا میں بیٹھ لینے بتاؤں گا اچھا ٹھیک ہے آپ بلے لے جائیں گے ہاں چلیے کوئی بات نہیں آئیے آئیے کوئی مس نہیں میں آؤں گا تھوڑا میں دیکوں گا کب کل میچ ملا تو میں کھیلوں گا ہاں ہاں کوئی اگر آپ کو ملے کوئی کل کسی جگہ تو پرٹ کرنے میں ہاں تو کل ایک چیز کرے کل صبح جائے گی نا ان شاء اللہ تو پھر وہ سے آپ لے جائیے گا وہ بھیحی بات ہے نا کیک ک صبح ضرور جانے ہاں ہاں آپ کال کرنا ویس بھی ہاں ضور ض ان شاءلہ ضرور جائیں گ ہم کب صبح ہوں اچھے سے مطلب تھوڑا ہاں آپ ایک چیز کیجیے گا خالی اب ٹینس بال تھوڑا مطلب اپنی طرف سے اگر کوئی ٹینس بال وینس بال یا کچھ ملے نا آپ کی طرف سے
آپ کی سائڈ سے اگر یہ چیز ملے تو وہ دیکھ لیں کیونکہ یہاں سے آب بہت ہلکی والی ملتی ہے بھاری میں نے ڈھونڈی تھی بھاری ہاں اگر ایک دو بھی آپ کو ملے نا اپنے طرف سے
جی
تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا باقی تو بھلے میرے پاس ہے ہی آپ کے دونوں بھلے یہی پر ہے تو وہ والے ہاں وہ والے بلے پرن میں ایک چیز ہے ان گھوم رہی اب میرا مجھے ایک بات دیجیے یہ جو گلاؤز ہے اب میرا ان کا کیا ہوکتا یا ہیللمٹ ہے ان کا مطلب کوئی مت ملا آپ کو
ہیللمٹ تو مجھے پتتا ہی نہیں ہے وہ ملے گا وہ مجھے لگا تھا وہ نکل گیا ہے اب وہ تو بند کر وہ ہم خود بھی کر سکتے وہ جو ہے نا وہ نکلا ہے ایک سائڈ سے وہ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو ایئر ڈائٹ ایفی یا کسی چیز سے بند کرنا ہے تو وہ اتنا ہارڈ مت رکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ زیادہ پریشر نہیں ہے مسئلہ ہے کہ اس کا کیا بات کیا کہتے ہیں اس کو ہاں وہ جو ہم کمپلیٹلی ٹھیک کریں گے ہم اس جائیں گے کسی کے بسوں بول مجھے تو پتا نہیں ہے آپ نیاز نا نیاز کو اس کے نا بلال صاحب نے کہیں پر ہیلمٹ وللمٹھیک کر رہے تھے تب بھی ہم نہیں اس کو بولیں گے کہ کہاں ہو سکتا ہے نا
ہاں وہ بھی ٹھیک ہو
نیاز کو بولیں گے کہ کیا کہیں پر ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ہیللمٹ وٹ
ہاں تو پرسوں کا ہاں پرسوں کا کیا لگتا ہے اب ہمیں مطلب یہ جو بول رہے تھے ہمیں کچھ گھومنے وومنے نے جانا ہے
وہ بول رہے تھے مطب نو پورہ والے لیکن مجھے مجھے پہلے ہی پتا تھا دیکھو وہ گھومنے وومنے کو نہیں ہوگا وہ یہی ہے کہ مجھے لگتا تھا ان کے پاس اگر پلیئر نہیں ہوں گے تو وہ بہانا بنا رہے ہوں گے کچھ ایسا ہی ہمیں بولنے کے
دیکھے
مجھے لگتا ہے کہ سیریز تو وہ ایسے نہیں کر سکتے نا کہ ہمیں گھومنے جانا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے موسٹ پرلی جتنا میرا حساب سے ایجز وائ گھیرے ہوں گے اس دن
ہوں ہوں
اور ٹیم وہ اچھے سے بنائیں گے وہ پوری ٹیم لائیں گے اور وہ پورا میچ کھیلیں گے جن جن کو نہیں کھیلنا ہوگا تو ان کے پاس سولہ کا اسکوڈ تھا
صف کا نہیں مجھے لگتا ہے وہ کھیلے کا کیونکہ اگر اس کی ویسی حالت تھی نا اس کو پرسوں بھی مطلب بلال بہنس بہت یہ کہا کہ آپ نے کیوں پھر کھیلا اگر آپ کو ایسی حالت کیونکہ وہ مطلب اگر ہمارے بھی ایسا مجھے ایسا ہوتا تو میں بھی نہیں کھیلتا کیونکہ سمپل سیدھی بات ہے کہ ایسے تو نقصان ہی پہنچتا ہے نا کیک پاسو انی سے انہیں ہارا اس کو پیر میں کچھ لگی ہے نا پیر میں بھی لگی ہے اور پتہ نہیں لگی بھی ہے کچھ ہاتھ میں کن کہیں پر
لیکن وہ کچھ یہی وہ کر رہا تھا کیونکہ پہلے اس نے کام ایک کیا کہ اس نے پہلے صبح میسج کوچ ڈالی تھی جس جاوید نے بولا کہ اس کچھ چا چکا کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بول رہے ہیں کہ کچھ لیکن گی ہی تھی پھر وہ بیٹھ گیا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات ہے اصل میں اور وہ آامش جو وہ بیٹنگ کر کے نکل گیا وہ کچھ اوورس کے بد ہی وہ مجھے پتا ہی تھا وہ بو رہا تھا اس لیے جلدی کرو جلدی کرو مجھے جانا ہے مج اویسلی بات ہے کہ اس کو کہیں پر بزی
بولوں آپ کو انیں اس انیں دوگ کی وجہ سے ہارا ہے کیوںک کہ دیکھیے آپ کا متر والا کیچ ہاںید مید کا ہو گیا ارے نہیں بہت اچھا موقع تھا وہاں پر ان کے پاس وہ گیم لینے کا آپ کا مہ والا
وہی اس کے اس کی میں ہی نہیں وہ وہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد والی بال پہ ہی میں آؤٹ ہو گیا اگر آپ کو یاد ہو وہ والا کیچ میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا وہ اس سے پہلے جو نیاز کا اوور میں ٹپ پج لگ وہ تھرڈ مینک کی طرح گیا ادھر احمد تھا وہ مت ہو سکتا تھا وہ ایک بات ہے ہاں وہ تھرڈ مین وہ تھرڈ مین پہ گئے احمد کے پاس وہ تھا نیاز کا اور نیاز کا وہی ایک کیچ گیا وہاں تب نہیں آٹھ رن نہیں کرنی تھی تب پانچ اوور تب پانچ اوور میں کچھ چالیس میں کچھ رن کرنی تھی پانچ اوور
کا وہ آخری میں گیا وہ
ارے وہ مجھ نہیں میں بول رہا ہوں میں آپ سنو پہلے میں کیا بول رہا ہوں نیاز نے اس سے پہلے تین اوور تھے نا پہلا اوور جب وہ کرنے آیا تو کیا ہوا کہ میرا ایک پہے اس کو چوکا بھی پڑا نا وہ مڈ وکٹ کی طرف سے پھر ایک ٹاپ ایج گیا وہ گیا تھرڈ بینک کے پاس لگ بھگ تھرڈ میں مطلب اوپر تو گئی گیند وہ ٹاپچ گیا اس میں دو رن ہوئی وہ احمد اگر وہاں پر کوئی اچھا پلیئر ہوتا ان میں سے تو وہ ہو جاتا کیچ ٹھیک ہے لیکن نہیں تھا اس کے بعد آج سے اک اگر وہاں پر کیش ہوتا تو ایک ایک اور کام ہی کھیل ل تھا پھر آ سے ب آئے اس کو ایک باونڈری پڑی جو متحر نے گ چھوڑا اس کے بعد میں آؤٹ ہو گیا اس کے بعد والی بال پہ ہی نیاز نے میرا کیچ پکڑ لیا لیکن محید کا کیچ ہاں چلیے
آپ ایک اور پرچہ دیں گے
نہیں نہیں نہیں نہیں
اچھا چلیے بیٹھ بیٹھ اللہ